السلام علیکم ہ
وعلیکم السلام کیسی ہو
بس بڑھیا آپ سناؤ آپ کیسے ہو اور کیا ہو رہا ہے
بس کچھ نہیں یار آج کل شاپنگ ہی چل رہی ہے ایک تو دھو عید آ گئی ہے بالکل
ہاں میں بھی ابھی مار کے سےی ہی ہو کے آئیں گے بس تھوڑی دیر پہلے
ہ اتنا اچھا یار مارکیٹ سچ جی ہو ہے اور ایسے من کر رہا ہے نا مطلب نائٹ م آؤ شاپنگ کرنے کیونک لائٹنگ وغیرہ کا اتنا اچھا س ہاں پوری رونق ہو رکھی ہے اور سوٹ یا اور اتنی مطلب آپ اتنی پیاری پیاری اور اتنا اچھا میں نے کہا بھیا یہ یہ نیا سنگور ہے نا تو ہپ پاکستانی آپ یار دیکھ تو من کرتا لیتے رہو لیتے رہو بالکل بالکل اور سوٹوں کا تو اتنا کریز ہے نا آئی تھ یہ لوز لوز ج ت نا
ہاں اتنا اچھا لگتا ہے جی جی ہاں جتنے مطلب لوز کپڑے ہوں گے نا اتنا ہی کمفرٹیبل ہوتا ہے اتنا ہی آرام ملتا ہے اور دیکھنے میں بھی سامنے والے کو ہاں امپریشن اچھا ہوتا ہے اس سے
بالکل یہ تو ہے ہم تو آن لائن دیکھ رہے تھے پہلے پھر ہمب کچھ سمجھ نہیں آیا میں نے کہ آن لائن آف لائن لائیں گے کیونکہ آف لائن میں ابھی کیا ہے کہ نا شاپ پہ اچھا اچھا مال آ رکھا ہے
ہاں نئی کلیکشن آئی گ کہ ابھی تھوڑا سا عید کا سیزن چل رہا ہے نا تو سب کی شاپ پہ نیا مال آیا ہے
ہ ہ تو ہم تو بھیا وہیں سے نہیں اور کیا تیاری چلتی جات
ہاں میری تو بس کچھ نہیں کہ تو رہی ہوں بس آپ کے فون آنے سے پہلے مارکیٹ سے آ کے بیٹھی ہوں میں تھوڑا سا ہاں میں بھی گئی تھی تھوڑے کپڑے وغیرہ لینے دیکھنے کہ کیا آ رہا ہے مارکیٹ میں کیا نہیں
رش بہت ہے بڈ
رش پت دو تین شاپ پہ ہی گئی ہوں میں اور مطلبجھے گرمی لگنے لگی تو پھر میں آ گئی واپس
ہاں تو پیم پیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم بیس پ بیس پچیس منٹا ویٹ کرنا پڑا
ہاں ہاںاں ہاں بھیڑ ہو جاتی ہے نا پھر
کیا ہے نا کہ دیکھو سب لوگ صبح میں سب کام والے لوگ ہیں سب سوچتے ہیں چلو اینگ میں جائیں گے ایوننگ میں لے تو یہ چکر رہتا ہے اور دوپہر میں یار کوئی میں تو کہہ رہی ہوں جو گھر پہ بھی ہے وہ بھی نہیں جا رہا ہوگا
ہاں یہ تو ہے دوپہر میں کیونکہ گرمی اتنی ہوتی ہے کون جائے گا
جینی نکل پارے ہوں گے تو لیکن ابھی ر آج اس کا ویدر بھی ہے
ہاں آج موسم ٹھیک ہے
ادھر کیا ہے کہ بارش ہو گئی تو ادھر کا و اچھا ہے آج تو لوگ بق سوچ رہے ا چلو لے آتے ہیں ابھی
ہاں اور کیا بس ایک آد دن بچ ہے پھرطب
ہاں تو بیچ میں رہ ہی گئے ہیں ایک دن
ہ تو پھر کیا پسند کرا تم مے کچھ پسند آیا
ہم تو بس آن لائن نہیں ہمیں پسند آیا آن لائن میں پھر یار کیا ہے مان لو تھوڑا بہت رونگ آ گیا پھر وہ ریٹرن پالیسی پہ ہمیں ڈالنا پڑے گا سیون ڈیز وہ آنے میں لگائیں گے ٹھیک ہے اور سیون بیزی فور وہ ہمیں ریٹرن کر کے دیں گے تو اتنے تو لگا بت ہی آگے چلا جائے گا ہاں پھر نہیں پھر ہمیں کہ چلو آ ائ ہی لے آتے آن لائن میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ چلو گھر پہ ہے تو منگا لے یار ٹھیک ہے ہے نا جانا بچ جاتا ہے اور یہ ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ لوگ ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا ڈسکاؤنٹ ہے اتنا وہ ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ مینج کر لیتے ہیں اس چیز کو
یہ تو ہے
وہ بس ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ وغیرہ مل رہا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں ہاں ایر وہ بولتا تھا گیٹ بن ب ہے
ہاں اور وہ ہمیں چاہیں آف لائن میں اس سے کم پیسے میں پڑ جائے گا بس یہ ہماری حرکت رہ جاتا وہ مطلب ہم جان پا رہے ہیں اس کی وجہ سے تو تھوڑا سا گو کہ گھر پہ بیٹھے چلو میں ڈلیور ہاں ملا د تویار آف لائن کپڑا ہی سے اچت ہے م ہم ہم لوگ جا رہے ہیں کپڑے کو بھی ٹچ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیسا کپڑا دکھ جاتا ہے
ہاں
چینج بھی کر سکتے آف لائ لائن میں ہم دیکھ تھوڑی بات ان کا تو ہ بھ انہوں نے لکھ رکھا ہے یہ کاٹن ہے اب ہمیں گھر آئے گا تبھی تو پتا چلے گا وہ کاٹن ہے یا یہ وہ
ہاں ہاں یہ تو ہے اس پہ لکھا تو ہوتا ہی ہے
لکھ دی کہ ہم نے سمجا اور آڈر مار لیا یہ ہوتا ہے بالکل بالکل اس لیے ہمیں تو لگتا ہے اور آن لائن شاپنگ کرنی ہی چاہیے کپڑوں کو لے
ہاں ویسے ٹھیک نہیں ہے یہ مجھے تو آف لائن ہی صحی لگ
ہاں ہمیں بھی یہی لگتا کہ نہیں کپڑے کے معاملے میں تو آف لائن ہی ہونا چاہیے
ہاں ہاں
آن لائن ٹھیک ہے لے لو آپ کچھ جی جی ہیں جو مطلب صحیح ریٹوں میں مل جاتی ہیں یار ٹھیک ہے ٹائم تو ہی نہیں رہتا ہے ہم دیکھ ہے سب چیز پائی لے کے آ رہے ہیں اور ہم اسے چنج بھی کر کے بھی آ سکتے ہیں بھیا رانگ یا کچھ ڈیفيكٹ افیکٹ نکلا تو ہم اس کو چینج کر کے جائیں گے
ہاں یہ تو ہے
شیورٹی دیتا ہے ہمیں سنتوشٹی تو دیتا ہے نا وہ ہاں میڈم ٹھیک ہے ٹھیک اور وہاں ہم کون کوئی سنتوشٹی دینے بیٹھا ہے
ہاں وہ کوئی
نہیں لگ رہا ہے تو ہمار دین کر دو
ہاں وہاں تو وہاں تو تم اپنی ذمہ داری پہ لے رہے ہو نا بھیا
ہاںاں بالکل ہم کوئی ادھار لباس لے رہے ہیں تو ہم تو پھر ایے کر کے چل جیا ون منتھ کا پروسیس پکا ہے کیونکہ آئے گا آپ کا پاسا جو دیکو جو وہ امیج دکھا رہے ہے سیم ہونا ہم نے اپنے من میں امیج کیا کیا اس کو سیم جو انہوں نے ہمیں امیج دیکھا اور جب وہ گھر آتا تو وہ ساٹھ پرسینٹ اس سے بھی الگ پ
ہاں لیکن میں تو سب سے زیادہ مطلب نا م میرے کو سب سے زیادہ یہ صح لگتا ہے کہ شاپ کود جاؤ چاہے ایک کی جگہ دو گھنٹے خراب
بالکل بالکل وہ تو دیکھو ایک الگ ہی سب سے اچھا آپشن آف لائن ہی ہے
ہاں ہاں ہاں
ہے نا اور مشو دیکھ آج کل میشو تو اتنا بھیا وہ تو اور بھی زیادہ فراڈ بازی میں ہے
ہاں میشو ہو گیا منترا ہو گیا یہ اپنا فلپ کاٹ وغیرہ ہو گیا ہو نا یہ بہت مطلب سب میں نا کچھ نہ کچھ جھول چل رہا ہے سب میں
ہ یہ کچھ اور سیم سیم کپڑے میں نے دیکھا ہے جیسے انہوں نے وہاں ڈالا ہے وہی سیم کپڑا فلپ والوں نے پھر اس کے ویٹ دگنے کر کے وہاں ڈالے کپڑا سی نہیں گھما رہے ہیں ایک ہی کمار ہے ہاں تو ہو سکتا ہے اس سےر
چلو ان سے ہاں یہی تو اگر چلو ان سے ل بھی لو چلو جیسے ہمارے پاس کوئی کپڑا مان لو ہم نے لے لیا وہ ہمارے پاس آ گیا تو وہ اوپر سے تو ٹھیک ہے لیکن اس کو جب کھول کے دیکھ کھول نا اس میں کسی کا نہیں کم ہوتا ہے کسی کے نگ کی شنی س لی ہوتی ہے کسی ہاں ہاں کسی کا ٹراؤزر میں نفا نہیں ہوتا کسی کی پضامی خراب ہوتی ہے کسی کی چننی کم ہوتی ہے
اسی لیے تو یہ آن لائن بیچ اس کا مین مین اس کا جو انر اسے دکھا دیتا باقی کا کی کون وہ یہاں پہ کھول
ہاں ہاں اب یہ ہوتا ہے آف لائن میں یہ ہوتا ہے بھائی جب ہم سوٹ دیکھتے ہیں تو اوپر نیچے سے پوری طریقے ھیک سر
اورا دیکھا تم نے ایسے دو بار ایسے دیکھیں گے یںے کہ ٹھیک لگ رہا ہے ہوتا ہے یار سامنے میرر میں ہم پہ اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا اگر تو وہ الگ ہو گیا
یہی تو
ہاں تو ہمیں آئے گا ڈیلیور کر جائے گا وہ او ٹی پی کے بنا تو ہمیں کھولنے بھی نہیں دے گا ہاں وہ بھیا چلا جائے گا ج اس نے پھر تو آپ جو آپ کرنا اچھا لگ رہا ہے ر نہ تو ریٹرن کالج ہی ڈالو پھر
ہاں پسند آئے تو تمہارا نا پسند آئے تو تمہارا
کا مطلب ہے کہ ون منتھ کا پروسیس آپ کے لیے ہے ہی ہے وہ سوچ کے چ تو یہ ہے کہ ایسا کیائے گ ہم لوگ سیٹسفائی ہیں اوکے ہے ہم پہن لیں گے ہے نا یا تو آپ یہ من پکا کر کے منگا کرے اور نہیں تو پھر ڈاؤٹ میں ہو تو بھیا پھر تم ڈاؤٹ میں ہی رہ ون منتھ تو کمپلیٹلی ڈاؤٹ میں رہ نہیں یہ والے ہو
کبھی بھی ایسے ہیں ہیں جن لوگوں کو نا آن لائن چیزیں پسند آتی ہیں تبھی تو یہ اتنا آن لائن چل رہا ہے
کسک زیادہ تر جو لیزی لوگ ہیں میں ستی یہ می ج نا ایک مسٹ مطلب ہے ریلیٹیو س وہ وہ مارکٹ نہیں جائیں گی ہ ان کو شاہ انہوں نے میں نے خود بھی دیکھا کہتی ہائی ہم نے تو یہ اور منگایا اور آ گیا تو میں کہ ریٹرن پالیسی ہے ڈالییا کہے ارے میں چھوڑوں نا اچھا تو لگ رہا ہے ہاں ی مطلب وہ منگایا بھ چینج آیا ہے بٹ اس کو کو کہہ گیا ہو تو لگ رہا ہے میں نے کہا آپ ہی کی وجہ سے یہ آن لائن چلا ہوا ہے
ہاں تو بس ان لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے نا آن لائن لینے کی چیزیں
کہ جانا نہیں ہے ہے نا اب وہ چیز ان کو لگ رہا ہے اور ان کا ایک اور رہا ہے فلپ پے جائیں گے پھر وہاں جائیں گے ان کو وہ دکھ رہی ہے یہاں تین سو کا یہاں دو سو کا وہ جسٹ نہ اس کو کر لیں گے پھر وہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ایک ار کی دھلائی میں جا رہا ہے کپڑا
جی جی جی جی میرا تو کہنا بس یہی ہے کہ مطلب زیاد زیادہ کوشش ہونی چاہیے اپنی ضرورت مند کی چیزوں کو جا کے ہی لاؤ
بالکل بالکل آف لائن ہی ل
کچھ بھی ہو بہت چیزیں ہوتی ہیں سب کچھ اپنا ج لے کھڑا ہے ن یہ تو اس کے لیے بائی جس ک دکانیں نہیں ہے وہ مارکیٹ میں نہیں ہے یا کہیں دور رہ رہا ہے دیش ودیش میں باہر
بالکل آن لائن تبھی چلندا یار کیا کر سکتے ہیں پسند آ رہا ہے چلیے پھر میں کروں گی آپ کو ٹھیک ہےو
اوکے اللہ حافظ
خ حفظ